ہیلو
وعلیکم السلام کیسے ہے جناب
میں تو اچھا ہوں آپ کیسی ہے
جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور گھر پہ سب کیسے ہیں
گھر پہ بھی سب کےتے سے ہیں آپ بتائیے وہاں سب کیسے ہیں
وہاں تو سب ٹھیک ہے ایکچولی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں نا تو مجھے مطلب میں یہیں رہ کر کے پڑھائی کرتی ہوں اپنی
اب ہاسٹل کب آپ نے شفٹ کیا
مطلب نہیں نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ دن نہیں ہوا نا ابھی کچھ ایک ہی مہینہ پہلے میں شفٹ جوئی ہاسٹل میں
اچھا اچھا
ہاں کیونکہ کیا ہے نا کہ گھر میں آپ جتنی بھی مطلب ٹرائی کر لو مطلب گھر میں نہیں پڑھانی ہو سکتی ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہیں کسی کو پانی دو کہیں کسی کو کچھ دو تو کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی میں بہت ڈٹ ہو جات تو میں نے سوچا ہاسٹل لے لی تھی ہاسٹل میں چلی جاتی ہے تو وہی گرلس ہاسٹل میں میں رہی ہوں
او ہو ہاں گھر میں ایسے ہی رہتا ہے کہ کیا نام ہے اگر گھر پہ رہو تو ماں باپ کوئی نہ کوئی کام پکڑا ہی دیتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو کبھی کپڑا ڈال دو کبھی باہر سے سامان لے کیا جاؤ کبھی گیہوں پہ سوادو کبھی کچھ کر دو کبھی یہ کر دو وہ کر دو تو بہت سارے سب کام ہو جاتاے ہاں اسی لیے تو میں تو لائبریری جاتا تھا کی لائبریری بھی ایک اچھاتا اگر اگر آپ ہاسٹل جانا افورڈ نہیں کر سکتے تو لائبریری اچھا آپشن ہے
ہاں مجھے لگ لائبریری ہے بہت اچا ل کیونکہ یہ ایسا رہتا ہے وہیں گھر کے پاس اپ کھانا کھانے کے لیے پھر آ جاؤ پھر یہ کر لو
نہیں گھر سے دور بھی رہے تو گھر سے لنچ لے کے آ جاؤ نہیں تو ہاسٹل میں ہی رہتا ہے نا کہ کیا نام ہے میس کا کھانا پت نہیں کیسا نہ کیسا ملتا ہے یہ تو ٹفن لگاؤ تو پھر آپ کو پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کھانا وہ والا تھوڑا سا رہتا ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے کا باقی پڑھنے کے لیے تو سب کو کرنا ہی پڑتا ہے
صحی بات ہے تو وہی بات ہے نا جیسے اگر آپ کو پڑھنا ہے اچھا یہ کرنا ہے تو تھوڑا تو سیکریفائس کرنا ہی ہوگا
وہ تو ہے ب خیر لائبریری میں بھی ا تو وہ نہیں ہے جیسے گھر والے سوچتے کہ لائبریری یہیں پس پاس میں کوئی کام آئے تو بلوائے لیتے ہیں تبھی مطلب پوری کل وہ نہیں رہتا مطلب وہ نہیں رہتا کہ یہ ہے ہی نہیں اگر ہاسٹل میں آپ تو یہ تو ہے ہی نہیں تو اس کو اس سے کیسے کام کرائائے
ہ تو بتاؤ ہاسٹل میں کیا رہتا ہے کہ جیسے پڑھائی پڑھائی سے پڑھائی مطلب ایک میری ملب روم مٹ ہے کے ساتھ میں بتا رہتی ہوں وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھتی ہے تو مجھے لگتا ہے یار یہتنا پڑے رہی ہے تو مجھے بھی پڑنا چاہیے تھوڑا نا ملب مطلب انسپائر بھی ہوتے ہیں موٹیویشن بھی ملتا ہے
ہ کمپٹیشن بھی ملتا ہے آپ کو
ہاں یہ بات بھی ہے ہوں
ہ ویسے کس چیز کی پڑھائی کرنے لگے آپ
میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی ہوں
او اچھا آپ نے اس سے پہلے کوئی امٹ لیا ہے کیا یو پی ایس سی کا
نہیں نہیں یہ میرا فرسٹ ٹرل ہے مطلب فرسٹ ٹم میں دے رہی ہوں ابھی میں نے تیار مطلب ابھی لی ہوں بیچ لی ہوں پھر یہی سب پڑھائی لکھائی یہی سب کر رہی ہوں سوچ رہی ہوں کہ ایک بار دیکھ دیکھ تی ہوں کتنا نمبر آتا ہے پھر اس کے بعد مطلب ایک بار میں تو کوئی نہیں نکال سکتا مجھے ایسا لگتا ہے ہاں وہ نکال لیں گے جن کے پاس زیادہ دماغ ہے شروع سے جن کا بیس مضبوط رہے گا ان کے لیے صحیح ہے
ہاں یہ بھی ہے کیونکہ مطلب بہت ہی بڑا سلیبس رہتا ہے مجھے بھی ایس ہی لگتا ہے کہ ایک مطلب پہلے اٹیمٹ وہی لوگ نکالتا ہے جو ٹویلتھ سے ہی اسٹارٹ کر دیتا ٹویلتھ کے بعد سے ہی یو پی ایس سی کی تیاری کرنا کیونکہ گریجویشن کے بعد پیپر ہوتا ہے تو تین سال تو بہت ہی لمبا ٹائم رہتا ہے اور جیسے کہ آپ نے آپ نے پہلے آپ نے کے بارے میں پڑھائی کی ہے یو پی ایس سی کی جیسے کہ گریجویشن کرتے ٹائم
مطلب ہاں تھوڑا بہت میں مطلب یہی ا جیسے ڈیلی کا مطلب جو بھی یہ ہے کیا کہتے اس کو نیوز یہ سب پڑھنا یہ سب یہ سب چیز کرتی تھی شروع سے مطلب مطلب میں انٹرسٹ تھا مجھے کرنٹ افیئرس
میرا ایک دوست بھی تیاری کر رہا تھا اس نے اس سال دیا تھا ٹٹیم اس کا پیپر ت اچھا گیا تھا دیکھو اب ریزلٹ اچھا ہے نام آتا ہے نا اس میں رزلٹ تو ہی ن آتا پلمس میں تین نترے شاید اس میں پرلمس میں مینس پھر تین اسٹیج رہتے نا اس کے پریلیمس رہتا ہے پھر اس کے بعد مینس رہتا ہے پھر اس کے بعد
انٹرویو
ہاں انٹرویو رہتا ہے انٹرویو میں تو بہت سارے چھٹ جاتے ہیں خیر جو مینس نکال لیتا ہے وہ انٹرویو کے لیے تیاری کر ہی لیتا ہے اچھے سے
ہ آئی تھنک سب سے ڈفکلٹ تو مینس رہتا ہے مینس اس بار شاید ہی کوئی نکال پایا ہے مجھے لگتا ہے
ہ ابھی تو خیر رلمس ہوا ہے ابھی مینس کا پیپر رہ ہونا باقی ہے
ہوں تو اس کی تیاری کرتی ہوں سوچتی ہوں میں یار کچھ کر لوں اچھا سا
اس بار کا دیکھا آپ نے پرلیمس کا پیپر
نہیں میں تو مطلب وہاں دیکھھی ہوں
ہوں ہ بہت ف کوشن آئے تھے نا
ہاں وہ تو ہر چیز میں یہی کر رہے ہیں کہئی نیٹ کا لیک ہو رہا ہے تو کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے
نہیں تو میں نے سنا ہے میرے دوست بتایا تھے کہ بہت ٹف پیپر آئے تھے اس پر یو پی ایس سی کا مطلب بہت لمبے لمبے کوشچن تھے ایسے جیسے بتا رہا تھا میں نے تو دیکھا نہیں اور میں جاتا تھا نا لائبریری تو میری اس دوست ہو گئی تھی تو وہ وہی بتاتا تھا کہ اس میں ایسے آتا ہے ایسے کر کے پوچھتا ہے تو اس کے پاس بھی بہت نالج ہے
ہوں تو میں نے بھی تو یہی سنا کہ مطلب اس بار بہت ہی کم لوگ نکال پائیں گے مینس دیکھتے کیا رزلٹ آتا ہے کیسے آپ کس چیز کی تیاری کر رہے
میں توبھی کسی چیز کی نہیں کر رہا تھا لائبریری آتا تھا ایسے پڑھنے کے لیے پا کالج چل رہا ہے نا تو میں اسی کے لیے پڑھنے کے لیے آتا تھا بس ہوں
صحیح ہے ہاں میں نےب گریجویشن کیا اس کے بعد پھر سوچو اس کی تیاری کر لوں ایک دو سال دیکھتی ہوں کیا مطلب نمبر آتے کس ٹائپ کے مطلب کیا مطلب یہ رہے گا میرا تو اس حساب سے پھر میں آگے کا سوچوں گی
ہاں صحیح ہے آپ کا تییاری کر کے دیکھ ایسے بھی مجھے لگتا تاک انسان کو ایک بار کوئی نہ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے اس سے بہت کچھ سیکھ انسان جیسے کہ کوئی بھی کمپٹیشن ایگزام کے لیے تیاری کرنے ٹائم کے بعد وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اپنی لائف پ جیسے ٹائم مینجمنٹ ہو گیا بھلی اس کا نام کلیئر ہو لیکن اس کا بہت ساری چیزیں وہ سیکھ جاتا جیسے ٹائم مینجمنٹ ہو گیا اپنے دن بھر کے کام کو کیسے بانٹنا کون سا کام پہلے کرنا کون سا بعد میں کس کام کو زیادہ پرائیورٹی دینا ہے کس کو کم دینا ہے کون سا کام کب کرنا ہے مطلب جب موڈ فریش رہ تو کون سا کام کرنا اور جب موڈ بالکل بورنگ سا رہتا کیا ان سے کرنا ہے کیونکہ دیکو یو پی ایس سی کی اگر تیاری کرنی تو دس گھنٹے دس بارہ گھنٹے تو پڑنے ہی پڑیں گے
صحیح ہے صحیح بولا
ہوں
مطلب کوئی بھی پڑھائی کوئی بھی اگر مطلب اگر کمپٹیشن کرنا ہے یا مطلب ویسا آپ کو پڑھائی کرنا تو کم سے کم آٹھ سے دس دس سے بارہ گھنٹے دینے ہی ہوں گے
ہوں مطلب بائی بیٹھنا تو بیٹھنا تو بارہ گھنٹے ہی پڑتا ہے لیکن اس میں افیکٹو آپ کا آٹھنٹے نکل پائے گا کیونکہ دھو
ہاں
آپ بیٹھتی ہو تو ایسے تھے نا کہ بارہ گھنٹے بیٹھے ہو تو بارہ ہی گنٹے آپ پڑھی ہو بیچ میں کبھی آپ موبائل چلانے لگ جاؤ یا تو بیچ میں پانی آنے کے لیے اٹھو پھر کھانے واننے کے لیے اٹھو تو پھر وہ ہو ہی جاتا ہے آٹھ نو گھنٹے تو وہ افیکٹیو آٹھ نو گھنٹے نکل جانا چاہیے کیونکہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ چودہ چودہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے پڑو نہیں اس سے کوئی مطلب مطلب نہیں اگر آپ کے دماغ میں نہیں جا رہا تو کیا فائد ہو طلبا بڑنے کا بارہ دس بارہ گھنٹے ہی کرنے میں انسان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے
ہوں وہی ہے کہ مطلب تھوڑا سا مطلب جن کو مطلب شروع سے پڑھ رہے ہو جیسے میں شروع سے مطلب اون ٹینتھ سے ہی نائنتھ سے ہی آئی تھنک میں مطلب شروع سے ہی مطلب زیادہ ٹائم دیتی تھی پڑھائی میں تو اس وجہ سے مجھے آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے دینے میں کوئی مطلب مشکل نہیں لگتا ہے میں دے دیتی ہوں اتنا ٹائم
ہوں ہوں ہاں تو مطلب آپ زیادہ بھی کر سکتی ہو کیونکہ آپ کو آلریڈی بہت عادت ہے نا بیٹھنے کی
ہوں تو وہی آپ کتنے گھنٹے دے دیتے ہو
میں تو بھیھی مطلب کالج کی پڑھائی کر رہا ہوں تو کالج کی پڑھائی میں مجھے زیادہ گھنٹے نہیں بیٹھنا پڑتا کیا کمپٹیشن اتتا نہیں رہتا نا تو میں مطلب وہی چار پانچ چھ گھنٹے جاتا ہوں پر آ جاتا ہوں بس
نہیں میں تو کالج اچھا میں تو کالج بھی کر رہی تھی تب بھی میں مطلب بہت ٹائم دے کیونکہ مطلب یہ سب بھی امپورٹنٹ رکھتا ہے نا کہ مطلب ہم
اچھا تو آپ نے یو پی ایس سی کے پہلے بھی وہ کری ہے مطلب کالج جاتے ٹائم بھی آ نے پرریپریشن کی ہے کہ نہیں
گریجویشن تو میں کر رہی تھی تو اس ٹائم مطلب بیسک کیا میں نے مطلب اتنا مطلب یہ نہیں کہ میں جب ٹھیک ہے مطلب جو ٹائم مجھے ملتا تھا باقی ٹائم مطلب پڑھائی اور یہ کیونکہ مطلب میں جو اس میں بھی میں ٹاپ کی ہوں نا مطلب گریجویشن میں بھی کیونکہ اس کے لیے بھی تو مطلب سب کو وہی رہتا ہے مطلب بی اے سے کر کے ہوں بی ا کری ہوں تو اس سب پہ فوکس کرنا پڑتا ہے اس میں یہی تو یہ رہتا ہے نا ٹف رہتا ہے کہ جو آپ پڑھتے اس سے بھی لے کر کے سوال پوچھ لیتے کوشچن
ہاں اسی سے مطلب مینلی پوچھتے ہیں جیسے کہ ٹف کوشچن پوچھتا ہیں تو آپ کے سبجیکٹ سے ہی پوچھیں گے اور باقی ادھر ادھر مطلب نارمل کوشن کوچ انٹرویو پ ٹائم باقی پرلیمس اور مس تو اپنے سبجیکٹ کے حساب سے ہی پوچھ سلیبس کے حساب سے ہی
ہ تو اس میں میں مطلب کہ کالج کی ٹاپر رہی تھی مطلب مجھے بہت من بہت اچھے ہیں ہ
اسی لیے تو میں کال کرتا رہتا ہوں آپ سے مطلب تھوڑی پڑھائی کی انسپریشن میرے میں بھی آ جائے
ہوں تو میں سوچ رہیوں اس بار میں مطلب نکال لوں یہ والا تو پھر میں نیکسٹ نے کیونکہ مطلب نکالتی ہی نکال مجھے لگتا ہے
ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے اسی سال نک نکل جائے گا کیونکہ آپ آلریڈی آپ کو بہت اچھا بیس ہوگا تو آپ آرام سے کر سکتی ہو بس آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ رکھنا مطلب لاسٹ تک یہ مت سوچنا کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ سے ہی ہو جائے گا
وہی ہے ہاں کیونکہ یہ مطلب تین سال بھی لگ جائے گا نا اگر مطلب اسی سال کلیئر کر لوں گی تو
ہوں کیونکہ دیکھو میں ایک بات بولوں آپ کو میں ایک بات بولوں آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ والا آپ سے زیادہ پڑ رہا ہے
ہوں
آپ مطلب جتنے گھنٹے پڑھ رہی ہو بھلیے اس سے کم پڑھو ایک دو گھنٹے لیکن جتنے گھنٹے پڑھ رہی ہو آپ مطلب پوری طریقے سے پڑ ہی رہی ہو دماغ میں جانا چاہے کیونکہ مطلب میں نے اپنی لائبریری میں ہی دیکھا کہ ایک آتا تھا دس گھنٹے کے لیے لائبریری اور ایک پورا سولہ سولہ گھنٹے روز پڑتا تھا اب دونوں نے ابھی پلنس دیا تو جو دس گھنٹے پڑتا تھا میرا دوست جو تھا وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کا اچھا کیا ویپر اس کا ہو جائے گا اور جو سولہ سولہ گھنٹے پڑتا تھا وہ بات ہی نہیں کرا بول رہے تھے بہت خراب جو بہت خراب ہو گیا تو مجھے لگتا ہے نا ہاں مجھے یہ لگتا ہے نا کہ اس سے وہ بس بیٹھ کے پڑھ ہی رہا ہوگا جو سولہ گھنٹے پڑھ رہا ہے بس بیٹھ کے ایسے دیکھ ہی رہا ہوگا
ہوں وہی بات ہے
وہی بات ہے
چلیے تو پھر ٹھیک ہے میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے میں جا رہی ہوں
چلیے ٹھیک ہے آل دا بیسٹ آپ کے پریپریشن کے لیے
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ